السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بھائی جان کیسے ہیں آپ
بھائی جان شکر اللہ تعالی کا میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ تعالی کا میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو کیا کر رہے ہیں اپ
بھائی جان میں بس ابھی باہر سے آیا باہر تھوڑی سی گرمی تھی اب اندر بیٹھا ہوا ہوں تو سوچا آپ سے تھوڑی سی گفتوگیر پہ
ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی بھائی جان سب ٹھیک ہیں شکر اللہ تعالی کا میں سوچ رہا تھا آپ سے تھوڑی گفتگ کی جائے پانی کی بچاوٹ کے بارے میں پانی کے فائدوں کے بارے میں جی بھائی جان
ٹاپک ہے مجھے بھی مزہ آئے گا اس پہ بات کر کے تو بھائی جان آپ کو میں کیا کہہ دوں کہ اسی پہ بات کرنی شروع کر دیتے ہیں پانی علاقی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تو تصور بھی ممکن نہیں ہے بھائی جان تو ہر انسان ہر مطلب کہ جانور اور ہر بلکہ پودا پانی پر زندہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے پانی ہی زندگی ہے تو ہم کس صبح اٹھ ہیں پانی استعمال کرتے ہیں ہم پانی پیتے ہیں مطلب کہ منہ دھوتے ہیں نہاتے ہیں کھانا مطلب کہ پکاتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں ہماری روز کی زندگی کا ہر کام بلکہ پانی کے بغیر ادھورا ہے میرے بھائی جان
جی بھائی جان اگر ہم دیکھے تو پانی ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے جل ہی جیون ہے یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ اس کے بنا دھرتی پر کسی بھی چیز کا کا وجود ناممکن ہے اگر ہم دیکھیے تو انسانی جسم کا ساٹھ پرسینٹ حصہ جو ہے وہ پانی ہی ہے ہمارے شریر کے لگ بھگ سات پرسینٹ حصہ پانی ہے جو کہ اس کی بڑی اہمیت ہے یا ہم دیکھیے تو مطلب آج کل کی جو گرمی چل رہی ہے ڈہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی پینے سے شریر میں پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے جس سے انسان کی کمزوری بھی دور ہو سکتی ہے یا ہم دیکھیے پانی کھانے کو پکانے میں مدد کرتا ہے یا اگر ہم دیکھے تو بلڈ سرکولیشن جو ہے ہمارے جسم کی ہمارا خون لگ بھگ نائنٹی پرسینٹ پانی سے بنا ہے پورے پانی پوری مطلب جسم میں آکسیجن پہنچانے میں مدد کرتا ہے یہاں دیکے باڈی کا ٹمپریچر بھی اسی پانی کی وجہ سے ہے جو پسیینہ نکلتا ہے اسی وجہ سے کنٹرول رہتا ہے جی بھائی جان جی بالکل
تو ہمارے جسم کا بہت بڑا حصہ پانی سے مطلب کہ مشتمل ہے ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا کہ روز کافی مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے ضروری ہے میں پچھلی بار گیا تھا تو تبھی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ پانی مطلب کہ زیادہ پیا کرو تو پانی مطلب کہ میں پانی تب سے شکریہ علا کاہ زیادہ ہی پیتا ہوں بہتر ت ہی پیتا ہوں تو پانی سے جسم تازہ رہتا ہے یہ مجھے مطلب کہ پھر اس کے بعد پتہ چلا دماغ بہتر کام کرتا ہے اور تھکان کم ہوتا اگر ہم کم پانی پیئیں تو کمزوری سر درد اور مطلب کہ دیگر صحت کا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو پانی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی ضروری ہے بھائی جان تو کو پانی ملے تو وہ ہرے بھرے رہتے ہیں اور مطلب کہ ہمیں پل سبزیاں اور صاف ہوا دیتے ہیں اگر پانی نہ ملے تو کھیتی ختم ہو جائے گی اور مطلب کہ غذا مطلب کہ غذا کی قلت ہو جائے گی پیداوار کم ہو جائیں گے تو کسان اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں مطلب کی مطلب کی چاول سبزیاں اور پھل سبھی پانی کی وجہ سے اٹھتے ہیں تو اگر بارش کم ہو یا پانی کی کمی ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا بھائی جان
اگر ہم دیکھے مطلب آج کل کی جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے مطلب نوجوان بھی ہے وہ جب کا زذیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہے کہ انسان کی کڈنی میں مطلب جو پتریاں بنتی ہے جو یہ پانی ہے پانی جسم کے زہریلی پدارتوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکل نکالتا ہے جس سے پتری کا خطرہ بھی بہت ہی کم ہو جاتا ہے یہاں اگر ہم دیکے تو مطلب ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے ہماری اسکن ٹھیک نہیں ہے ہمارے سکن پر پمپلز نکل رہے ہیں صحیح ماترا میں پانی پینے سے چہرے پر گھلو آ جاتا ہے اور اس سے پمپلس بھی بہت زیادہ دور ہو سکتے ہیں اں اگر ہم دیکھے تو ویٹ کنٹرول میں بھی آج کل مطلب پانی کا بہت استعمال ہوتا ہے کھانا کھانے سے پہلے پانی پیے پیٹ پانی سے تھوڑا پیٹ بھر جائے اس سے کیا ہے کہ آپ کھانا کم کھائیں گے آپ کا جو ہے وزن بھی اس چیز سے کنٹرول ہوگا یااں اگر ہم دیکھیں تو مطلب پانی کا روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے جیسا میں میں نے پہلے کہ تھا کھانا پکانے میں بنا پانی کے کوئی بھی کھانا نہیں بنایا مطلب کھانا پکانے کے لیے پانی بہت ہی زیادہ ضروری ہے یا اگر ہم دیکیں تو جو ہائجین ہے نہانے کے لیے ہاتھ منہ دھونے کے لیے خود کو صاف کرنے کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے یا کپڑے دھونے کے لیے گھر کی صفائی کرنے کی کے لیے سب مطلب انہیں چیزوں کے لیے پانی بہت ہی زیادہ ضروری ہے خاص طور پر تو اگر ہم دیکے تو ما آج کل گرمی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے پیاس بجانے کے لیے مطلب پانی بہت زیادہ ضروری ہے
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ فیکٹریز میں بھی پانی کا بہت ہی استعمال ہوا بجلی پیدا کرنے کپڑے بنانے اور م بہت سی چیزیں تیار کرنے میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی لیے پانی صرف شحت ہی نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لیے بھی اہم ہے دنیا کے بہت سے علاقوں میں مرقی آج بھی لوگ صاف پانی کے لئے دور دور تک سفر کرتے کچھ لوگ کو مطلب کہہ روزانہ پانی پانی صاف نہیں ملتا تو وہ بہت سا انہیں بہت ہی مشکلات کرنا پڑتا ہے مطلب کہ پانی پینے کے لیے پانی کو حاصل کرنے کے لیے مطہ یہ بات ہمیں مطلب ایسا لات یہ ہے کہ پانی ملک کی قدر کرے ہمیں پی کی قدر کرنا چاہیے وہ ہماری زندگی میں کتنا مطلب کہ ضروری ہے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ پانی ضائع کر دیتے ہیں آج کل میں تو نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں گاڑ د وقت ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں اور مطلب کہ بے وجہ پانی بہا دیتے ہیں یہ عادت مطلب کہ درست نہیں ہے میرے بھائی تو ہمیں ہمیشہ پانی بچانا چاہیے جب ضرور نال بند کر دینا چاہی لیکن نہات وقت کم پانی استعمال کرنا چاہیے بارش کے پانی کو جمع کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو ہم رین واٹر رین واٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں چھاتوں کے کے پانی کو ایک ہی جگہ جمع کرنا پھر وہی کھیتوں میں استعمال کرنا چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بلکہ بہت ہی بڑا فرق پیدا کرتے ہیں تو ہمیں پانی کو گندا بھی نہیں کرنا چاہے میرے بھائی کچرا پلاسٹک اور گندگی نہ ندیوں میں جھیلوں اور دریاں میں نہیں ملک پھینکنا چاہیے صاف پانی ہر میں اور اس کی حفاظت میں ہم ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی ہے نا بھائی جان
ج جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے مطلب ہمیں رین واٹر ہاروش کر کے اپنے فصلوں میں لگانا چاہیے یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ فائدہ ہے پانی کا ہمیں فصلیں اگانے کے لیے کسانوں کو اناج پھل اور سبزیاں اگانے کے لیے اریگیشن کی اس کے بنا تو کوئی فصل اگتی نہیں یا اگر ہم دیکھیے تو گھر میں ہمارے جانور ہوتے ہیں میڑ مویشی ہوتے ہیں گائے بکری ہوتی ہیں دودھ دینے والے اور دوسرے پالتےو جانوروں کو کے زندہ رکھنے کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضروری ہے ہو سکتی ہے اگر ہم دیکھے تو جو جنگل ہے ہمارے جس کے مطلب گرینری ہے جنگل کی یا آکسیجن کا سورس ہے جنگل ہمارے ان کے اگنے کے لیے بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مطلب جو بارشیں ہوتی ہے اس سے کیا ہے کہ پیڑ پودے ہوگتے ہیں زمین سرخیز بنتی ہے ہمارے جنگل سرسبوز رہتے ہیں اس سے مطلب آکسیجن بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس مطلب زندہ رہنے کے لیے اگر ہم دیکے تو مطلب جو آج کل آپ نے کہا تھا پہلے ہی کہ مطلب ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے آج کل گرمیاں ہو رہی ہیں سمندروں اور ندیوں دھرتی کا موسم مطلب وہ گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہی فلق رہتے ہیں ہم نے مطلب پانی صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے واٹر سائیکل جو ہے پانی سے بادل بنتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے جس سے دھرتی کا چکر چلتا ہے ا اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مطلب پانی کا صح استعمال کرے پانی کو زیادہ ضائع نہ کریں یا پانی کو گندا نہ کرے واٹر پولوشن نہ کرے اگر مب اگر ہم مطلب جو واٹر ہے اس کو پولوشن کریں گے جو اس میں مطلب جیو جنتو ہوتی ہیں مچھلیاں ہوتی ہیں باقی سارے مطلب جانور ہوتے ہیں سمندر میں وہ بچارے بھی مر جائیں گے ان کا جیون کا بھی ہمیںب دھیان رکھنا چاہیے جی بھائی جان
ہاں بھجان تو کیا ہے کہ مطلب کہ اسکولوں میں بھی بچوں کو پانی کی اہمیت سے کھانی چاہیے گھر میں والدین اور بزرگوں کو بھی بچوں کو بتانا چاہے کہ کہ پانی اللہ کی امانت ہے اور اس کا مطلب کہ درست استعمال کرنا چاہیے اگر ہم آج مطلب کہ پانی بچائیں گے تو آنے والی نسلیں بھی مطلب کہ اس سے مطلب کہ اس میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے وہ ان کی بھی زندگی آسان ہوگی لیکن اگر ہم نے پانی ضائع کیا تو مستقبل میں پانی کی مطلب کہ سقت کمی سخت کمی ہو سکتی ہے تو ہر قطرح قیمتی ہوتا ہے اس پانی کا ایک کطرا پانی چھوٹا ضرور ہوتا ہے لیکن جب بہت سے مطلب کہ قطرے ملتے ہیں تو دریا بن جاتا ہے تو اس طرح ہر انسان کی چھوٹی کوشش پانی بچانے میں بہت ہی بڑا حصہ ڈال سکتی ہے تو آج ہمار مطلب کہ ہمیں یہ عحد کرنا چاہیے کہ مطل کہ مل کل کریں گے ہم سب پانی کی قدر کریں گے اسے مطلب کہ ضائع نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی مطلب کہ پانی بچانے کی تعلیم دیکھ یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور مل مستقبل کے لیے ضروری ہے میرے بھائی تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پانی زندگی ہے اگر پانی ہے تو صحت ہے کھیتی ہے مطلب کہ ترقی ہے اور زندگی ہے تو آئیے مطلب کہ ہمیں مل کر مطلب کہ نمد کی حفاظت کرے پانی کی حفاظت کرے تو حرکت طرح بچائیں پانی کی کو صاف رکھیں اور مطلب کہ اس نعمت کی ہمیشہ قدر کرے اگر ہم آج پانی بچائیں گے تو کل ہمارا مستقبل محظ محفوظ ہوگا یا مطلب کہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ پانی کی حفاظت ہی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے نا
جی بھائی اگر ہم دیکھیے تو دھرتی پر جو لگ بھگ ننٹی سیون پرسینٹ پانی ہے وہ مطلب سالٹ ہے وہ پینے لائق ہی نہیں صرف تین پرسینٹ بانی بچ جو ہمارے لائق ہیں ہمارے پیڑ پودوں کے لائق ہیں ہمارے کھانے پینے کے لائق ہیں نہانے کے مطلب جو بھی ہم کام کاج پانی پہ کرتے وہ صرف دھرتی کا صرف تین پرسنٹ پانی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پانی کی قدر کرے اس کو ضائع نہ کرے اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے اں اگر ہم دیکھیے سائنس کے مطابق درد بھر سب سے پہلے زندگی پانی سے ہی شرو ہوئی ہے سمندر میں ہی شروع ہوئی ہے آج مطلب جو آگ آگ کر کے یہ دیکھیں مطلب خدا ن خستہ آگ لگ جائے آگ بجھانے کے لیے بھی ہمیں مطلب پانی کی بہت ہی زیادہضوری ہو ضرورت ہوتی ہے اش ہمیں یہ چاہیے آکھنے کہ مطلب پانی کو بچائے پانی کو گندا نہ کرے پانی میں رہنے والی جیو جنتوؤں کی بھی قدر کرے پانی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے جی بھائی جان چلیے آپ جی بھائی جان آپ سے بات
تو ہ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آپ لائک اس ان باتوں ان کو آگے بھی پہنچاؤں گے تاکہ وہ بھی پانی کی قدر کرے اسے بچائے تو ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنی گھر والوں کا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ میرے بائے